السلام علیکم
آپ ٹھیک اچھے سے س
بس ٹھیک بالکل ٹھیک اچھا صاحب ٹھیک ہے
اور بتائے گھر پہ سب ٹھیک ہاں بس دعا آف ہی کی دعا ہے
شکر شکر آپ کی کیا طبیعت خراب لگ رہی ہے آپ کی آواز ہی عجیب سی ہو گئی ہے
ہاں میرا گلا خراب ہے شاید ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہے
ہو سکتا ہے میری بھی کچھ طبیعت ناساازی لگ رہی ہے
ہاں مجھے لگ رہا ہے مجھے شاید سردی ہو گئی ہے
نہیں مجھے سردی نہیں ہو گئی لیکن مجھے بالکل انرجی نہیں ہے میرے میں ہمت ہی نہیں ہے ہلنے ملنے کے لیے صرف نیند آ رہی ہے مجھے
سنا تھا آ پرسوں گھومنے گئے تھے
جی جی جی ہم گئے تھے گھومنے وہاں ہمیں بہت مزہ آیا
بتائے کہاں میں نے آپ کی یہ انسٹاگرام پہ دیکھی تھی اسٹوری تو میں نے پایا آپ یہاں صحت افزا مقام پہلگام پہ گئے تھے کیا ہی خوبصورت
بہت اچھی جگہ ہے لیکن مجھے لگ رہا آپ کا کال مجھے پھرا ہو رہا ہے
نہیں بالکل ٹھیک ہی چل رہا ہے
یہ ٹھیک ہے چل رہا ہے مجھے بت آپ تو پہلگام گئی تھی کیسا رہا آپ کا سفر پلیز مجھے واضحتا بتائیے واضح کیجیے اس کو
مجھے بہت مزہ آیا میں نے بہت خوبصورت خوبصورت نظارے دیکھے میں خوبصورت لوگوں کے ساتھ گئی بہت اچھا وقت گزرا اللہ تعال اخلا ڈھیر و شکر
ہاں پانی کا بہاؤ کیسا
پانی کا بہاؤ بہت تھا ھا ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تازی ہوا تھی وہاں کوئی پلیوشن نہیں کوئی گرد نہیں کوئی شور شرابا نہیں بہت سکونور جگہ تھی
ا میں نے سنا آپ وہاں دو دن رکے تھ تھے ایسے دو دن رکنا تو بہت مزے کی کیے ہوں گے آپ
ہم نے بہت ملب کیا
ہاں میں نے تو دیکھا تھا تھا آپ نے شاید وہ یعنی کیمپ فائر بھی جلائی تھی
ہم نے بہت کھیلا مزا کیا انتاکشری کھیلا تھا ہم نے جی بالکل بالکل الحمد للہ مجھے تو بہت مزہ آ ہم سب نے بہت مزے کیے
ہ آپ کن کن کے ساتھ گئی تھی تو بھی بتا سکتی ہے
میں اپنے کزنس کے ساتھ گئی تھی چچہرے بھائی بہنوں کے ساتھ گئی تھی ان کے شوہر تھے ان کے بچے تھے
او پھر تو مالے پریوار ہی گیا تھا
جی جی کزنس کزنس
مزے ڈبل ہو گئے ہوں گے دگنے ہو گئے ہوں گے لیکن میں نے خبر میں س ثناتھ وہاں ایک حادث پیش وعت
جی جی بالکل وہاں بہت بہت دکھ ہوا ہم بھی بہت پریشان ہو گئے تھے تھینکو پانی میں کوئی ہاں کوئی پانی میں کوئی ڈوب گیا تھا تو وہاں بہت پریشانی تھی سب لوگ بہت پریشان تھے ہر جگہ ریسکیورس تھے تو اگے پیچھے جان لی دے رہے تھے ایمبولینسز تھی گاڑیاں تھی پولیس تھی سب لوگ تھے بہت پریشانی کا منظر تھا میں کو کیا بتاؤ سب کا دل بہت د کھائی سبتی
ہ میں نے خبر میں سنا تھا کہ وہ لدر پانی ل ادھر جو بڑی نہر بہتی ہے نا وہاں تو بچہ کو بچ بچاتے بچاتے بچارے بھاپ والد حب پتہ آ ن نہیں پتھر کینی چچے پس غیر وہی ڈوب گئے تھے اللہ تعالی
بہت سی جی جی اللہ تعالا ان کو جنت نصیب کرے
ہمم چلے یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بنتی ہے کہ ہمیں اتنا نزدیک پانی کے نہیں جانا چاہیے جبکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہو اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھنا اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے
بالکل بالکل لیکن اب یہ تو سب نصیب کی بات ہوتی
ہاں اس کی قسمت میں لکھنا تھا اس کی قسمت میں لکھا تھا ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے بٹ ہمیں خود اب احتیاط کرنا چاہیے کہ اس سے ہمیں سیکھ ملنی چاہیے کہ جب پانی کا بہاؤ تیز ہو تو اس سے دور ہی رہنا چاہیے اپنے بچوں کو دور رکھنا چاہیے کیونکہ پتا نہیں اگلے موقع پر اس فیملی کے بجائے ہم بھی ہو سک تے ہے وہاں تو کافی زیادہ یہ بھی میں نے سنا تھا کہ انہوں نے الرٹ بھی جاری کر دیا تھا کہ وہ اب لوگوں کو پانی کے نزد دیگ زیادہ
بالکل جہاں جہاں پانی تھا جہاں جہاں پانی تھا وہاں ہر جگہ پولیس تھی پیٹرولنگ چل رہی تھی ہر جگہ
اب کیا کرتے اور خط اور رسک اور خطرہ تو نہیں مول لے سکتے تھے ایک جان چلی گئی ہے کل کو اور ایک جان چلی جائے گی اس سے محفوظ ہی ضروری ہے
جی بالکل بالکل
ہمم اور بتائیے آپ نے کیا کیا مطلب آپ وہاں کہاں کہاں گھومنے گئے ارد گرد پارکوں میں گئے نہایا
نہیں جو ہمارا ایکچولی میں لاج تھا وہ جو ہماراری رہنے کی جگہ تھی وہ بہت خوبصورت تھی وہ بہت وہاں بہت شانتی تھی بہت سکون تھا تو ہم کہیں اور گئے ہی نہیں اور الحمد للہ ماشاء اللہ ہم لوگ بہت سارے لوگ تھے تو ہمیں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرنے میں بھی بہت مزہ آیا ہم بور نہیں ہوئے تو ہمیں زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑی اور اتنی پانی کے پاس جانے کی پابندی کی وجہ سے ہم زیادہ کہیں جا نہیں پائے تو ہم زیادہ تر وہی وہی رکے ہوئے تھے
اس گھومنے کا ایک چیز تو فائدہ ہوا ہوگا اپ کہ آپ کو جو ذہنی توازن ہے جو ذہنی سکون ہے وہ واپس تو آ ہی گیا ہو
واپس تو آ گیا ہے لیکن پھر جب واپس گھر پہنچ جاتے ہیں تب مجھے واپس سے مطلب حقیقت حقیق کی زندگی میں آنے میں وقت لگتا ہے مجھے واپس سے ایڈجسٹ
ہ کوئی بات نہیں یہ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے یہ بس نارمل چیز ہے
ہاں یہ بہت عام چیز ہے لیکن کہ ن میرے لیے ذرا مشکل ہے میں تھوڑی سی حساس ہوں تو مجھے ذرا وقت لگتا ہے چیزیں نارمل ہونے میں یا چیزیں واپس ویسی ہونے میں جیسی ٹھیک ابھی میری باڈی جو میرا میری جو باڈی ہے وہ ابھی اور آپ نہیں کر پا رہی ہے ابھی مجھے کل سے جیسے ہوش نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اگر بات کر رہی ہوں کسی سے تو کیا بات کری ہوں کوئی کچھ پوچھ رہا ہے تو میں جاا جاا میں کچھ اور کہہ رہی ہوں کوئی کام کرنا ہے تو میں پتا نہیں کیا کر رہی ہوں توب جذرا دماغ لائن پہ نہیں آیا
ہ آپ پہلگام گئی مجھے لگتا ہے آپ نے گھوڑا سواری تو کی ہی ہوگی
نہیں اتنا وقت نہیں ملام ہے میرے سا ہمارے ساتھ جو بچے تھے وہ زیادہ کھانے پہ فوکس کر رہے تھے ان کا ان کی زیادہ توجہ کھانے پہ تھی اور بیٹھنی پہ تھی اور ذرا پتے کھیلنے پہ تھی میں نے بہت التجا کی کہ ہم کیا کہتے ہیں ا
گھوڑا سواری تو بہت اچھی چیز ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ گھوڑا سواری پہ نہیں گئی آپ پہلگام گئی لیکن گھوڑا سواری نہیں کی آپ کا جانا تو میرے حساب سے ضائع ہی ہو گیا
مجھے اتنا گھڑ سواری کا شوق نہیں ہے لیکن اب میں جانا چاہتی تھی اب میں اکیلی تو نہیں جا سکتی جی جی آپ کیوں نہیں بیٹھے پھر آ اب بھی تو گئے تھے
نہیں میں تو گیا جب میں گیا ہوں پہلگام میں نے گھوڑا سے سواری اس دن کی تھی مجھے جیسے لگا کہ
آپ ہی کی وجہ سے نہیں گئی نا میں گھڑ سواری پہ کیونکہ آپ کو بیٹھنے کے لیے زیادہ مزہ آ رہا تھا ا نا بیٹھنی میں آپ ہی کی وجہ سے نہیں اور آپ بائی کی وجہ سے ہم کہیں نہیں گئے کیونکہ آپ کو وہاں بیٹھنے میں زیادہ اور کارڈس کھیلنے میں مزہ زیادہ آ رہا تھا
ہاں مجھے بتایا آپ ٹریکنگ پہ بھی تو گئی ہی ہوگی
انتہائی مانہوس لوگ جو وہاں پہ بھی بیٹھے تھے ہم نے تو جویتے ن ہم نے تو
بہت اب مزہ آیا میری کزنس
مجھے مزہ آیا مجھے مجھے مز آیا لیکن انہوں نے میرے مزے میں بڑ خل پیدا کیونکہ مجھے ٹریک پہ جانا تھا ٹریک پہ دو لوگ نہیں جے وہ بالکل شوقین لوگ نہیں ہے وہ بس کمروں میں بیٹھنے کے عادی ہے اور ایسے ہی کرتے کرتے کھاتے کھاتے بیٹھتے بیٹھتے زندگیاں خم ہو جاتی ہے ان چیزوں کا ان کو احساس نہیں رہا ہم اتنا دور ٹریول کر کے گئے تھے سفر کر کے انسان جاتا ہے کہ وہاں جا کے انجوائے کرے تھوڑا نیچر سے کنٹ کرے ارے نہیں ان کو تو کمرے میں بیٹھنا تھا ان کو تو کھانا کھانا تھا ان کو تو فون چلانا تھا ان کو بس بیٹھنا ہے جہاں جگہ م دری ب بیڈ جاتے یہ نہیں کہ ہم گئے ہیں تھوڑا ایکسپ سپلور کرے دائیں بائیں دیکھیں کیا ہے لوگ کیسے رہتے ہیں کیا ہے لوگ اس سے بات کریں نہیں نہیں یہ تو نہیں ان کو پتا ان کو وہاں بھی جا کے بس فون اور انٹرنیٹ اور یہی ساری چیزیں کرنی تھی وہی کام کرنے تھے
آپ بہت مچور باتیں کر رہی ہے میرے سر سے اوپر جا رہی ہے
ہاں کوئی بات نہیں اب ملیے گا مجے میں آ کی ہڈی پسلی توڑوں گی تبھی آپ کو بتا
چلے مجھے بتائے پھر آپ نک کلتے وق کب نکلے وہاں سے تو بھی
ہم تو بہت دیر سے نکلے مجھے لگتا ہے ہم کوئیاڑھے پانچ کے قریب نکلے ہوں گے پھر گھر ہم کوئی نو تک پہنچے اور اچھا سفر رہا
راستے میں قہوا بھی پیا ہوگا شرمال بھی کھائی ہوگی
ک ب
بچوں نے زیادہ تانگ تو نہیں کیا کیاانا
بچے کہاں تنگ انہوں نے تنگ نہیں کیا بچے تو ایسے ہی ہوتے رو بھی اب کرتے ہیں بچے ویسے ہی ہوتے ہیں بچے اس سے آپ بڑو جیسا بڑو جیسا ادب اسپیکٹ نہیں کر سکتے
ہوں اب آ کو آج گھر میں آ کے تھوڑا سک کون تو ملا ہوگا
نیند اچھی آئی جی بالکل نیند اچھی آئی لیکن میں ابھی بھی آڈ جسٹ نہیں ہو پا رہی ہوں لیکن تھوڑا ٹائم لگےا اب میں ٹھیک
چلے ان شاء اللہ سب ٹھیک ہوگا اب آپ اس صحت افزا مقام سے ابھی ابھی آئیے آپ کا دماغ بھی ترو تازہ ہوگا گیا ہوگا آہستہ آہستہ سب چیزیں آپ کے نی جگہ بیٹھنے لگیں گی اور پھر سے آپ کو اپنی زندگی میں مزہ آنے لگے گا ان شاء چاللہاک آئی ایم ہوپگ کہ آپ آ کے آنے والی زندگی میں اور کامیابی حاصل کریں گی میں نے سنا تھا آپ کا انٹرویو بھی ہے اللہ تعالی آپ کو اس میں کامیابی عطا کرے میں نے تو آپ کو کیسے سم سےے میں آرفے سے آپ کے لیے دعا میں منتظ وں نام لے کر داں میں منتظر تھا میں میری یہ التجا ہے کہ آپ کام یاب ہو کامران ہو آتم نربھر ہو کیا مجھے کہتے ہیں مطلب آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہو ایک لڑکی کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کمائی خود کو پا لے اور آپ اپنے ایٹ لیسٹ اپنے گھر میں تھوڑی سی مدد کر سکے وہ ایک بڑی بات ہے
جی بالکل
ہے تو کوئی بات نہیں اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا کرے گا آئی ایم ہوپنگ فار یو ٹھیک ہے چلیے پھر گھر میں سب کو سلام
میری طرف سے بھی اپنے گھر میں سلام کہیے گا اور جو وہاں کچھ
ہاں ان کو تو ہم سلام کر ہی لیں گے کو کو بات نہیں ان کا ویسے نا اس کا کاؤنسلنگ کا ایک ریزلٹ آیا تھا
نہیں وہ کہاں بتائیں گے ان کو فون اور موویز سے فرصت ملے تو وہ کہیں گ
پریفرینس کے حساب سے امر سنگھ کالج میں بہٹنی الاٹ ہوا ہے تو میں نے ان کو وہ بول رہے ہیں کہ میں پکڑوں نہیں کیونکہ پھر بعد میں وہ سیٹ چار دن کے اندر اندر اس کو لاک کرنی ہے وہ سوچ رہا ہے کہ شاید اس کو ایس بی میں زولج مل جائے از ناٹ آپٹنگ فار باٹنی
نو وہ وہاں کیوں نہیں جا رہا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں ہم کہہ رہے تھے
وہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے وہ اس کی پریفرنس میں بہت پیچھے ہے تو وہ دیکھ رہا ہے اس کا ارادہ باہر جانے کا ہے اب وہ اس وقت بول رہا ہے کہ میں ایٹ لیسٹ گھر پہ نہیں بیٹھوں گا لیکن ایک بی ایس سی ہنرز ڈگری ضرور کر لے گا کیا وہ
نہیں ہوتا آنرس ہوتا
اپ آنرز بی ایس سی نا ٹھیک ہے آپ ان کے پاس آئیے گا ان کو تھوڑا سا
ہاں کوئی بات نہیں میں آؤں گی جی میں بیلٹ لے کے آؤں گی لیدر کا اسی سے ان کو موٹیویٹ
کوئی نہیں چلے گھر میں سب کو سلام کہے گا اللہ حافظ میں کاٹوں گا خود فون ہ
کا لی